السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
جی بہن خریت سے ہیں
ہاں جی خریت سے ہیں آپ بتائیں
جی بس شکر اللہ کا ککہ
اور کیا چل رہا ہے
بس آج کل تو ہم سفر میں ہی رہتے زیادہ آج چند دن سے ہم کیرے کہ چند دنوں سے ہم نے سفر شروع کیا ہے ابھی ہم وادی کشمیر گھومنے آئے ہیں
او ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشء اللہ وادی کش کشمیر تو جنت ہے جنت
جی بالکل یہ تو شاعر نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں اگر جنت ہے تو یہی ہے
جی جی بالکل اور کیا کہتے کہاں کہاں گھوما آپ نے کشمیر میں
یہاں پہ تو ماشاء اللہ بڑے بڑے جو شہر سری نگر کے اندر ہم گئے ہیں تو مغل کے باغات بہت زیادہ جیسے نشاط ہو گیا شالیمار ہو گیا ایسے ہر ون ہو گیا پری محل ہو گیا چشم اس میں شاہی ہو گیا اور ایسے د وہ مختلف جگہیں ہیں یہی باغات وغیرہ میں شہر میں ابھی گھومے ہیں ہم
اچھا اچھا ہممبی آ لاسٹ سال میں گئے تھے تو ہم نے بھی کشمیر بہت اچا اچھے سے گھوما وہاں کی وادیاں دیکھی سب سے اچھا تو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ تو ہمیں سلاانگ ریلی لگی ماشاء اللہ ش ان کی وات ں اتنی خوبصورت تھیں کہ کیا بتاؤں میں
جی بالکل ایسے ہی مطلب چھپی ہوئی جگہیں بھی ہیں جہاں پہ ہم بھی ابھی نہیں گئے ہیں
ہاں ہم تو ہم تو مین حضرت بل گئے ٹھیک حضرت بل کے بعد ہم نے سلاانگ ویلی شکارا جو ڈل لیک ہو ہے نا وہاں پہ
جی جی ڈل گیٹ میں شکارے کی کی جو سواری کی کی جاتی ہے پھر وہ بازار لے کے جاتے ت ہیں اور بازار میں جا کے خرید اور فروخت ہوتی ہے جہاں ان کا اپنا اس میں ہوتا ہے
اور وہاں کی دعوتیں تو ماشاء اللہ بہت ہی لذ لذیذ بہت لذیذ رہتی ہیں
اگر ش شکارا میں بیٹھتے کبھی کانوا والا آتا ہے کبھی فروٹ چاٹ والا آتا ہے
جی جی جی جی ہم نے تو بہت ہی لطف کر اٹھائے تھے لذیذ کھانے کا
جی جی ہاں پکوان تو یہاں پہ قسم قسم کے ملتے ہیں جس سے یہاں پہ جو مشہور ہے وہ واض زو ہے انعیں گوشت کی مفت مختلف قسمیں بنتی ہیں اس میں
جی گوشت کی قسمیں تو ہم نے ابھی کھائی نہیں کیونکہ ہمیں ہم تو مطلب ہمیں گوشت اتنا پسند نہیں ہے جی جی ہم ویجیٹیرین تو میں نے وہاں پہ سب سے زیادہ فیمس تو مجھے حلوا اور پراٹھی لگے
اچھا وہ وہ جو آستھان کے باہر حلوے اور پراھے ہوتے
یہ جی جی اور وہ جو کمل کی جو کاکڑیاں تھیں ان کو بھی امیوں نے بہت اچھے طریقے
ہاں ان کو کھول کے پھر اس اس میں اندر سے وہ اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ
ہاں ہاں جی میں نے وہ بھی ٹرائی کیا تھا ایکچولی ہم نے مطلب ہم نے نا گوشت وغیرہ کا زیادہ کس میں ٹرائی نہیں مطلب کھائی نہیں وہاں کیونکہ ہمیں ہم گوشت کتنے شوقین ہیں نہیں ہم مومڈین ہیں ب ہمارے یہاں اتنا زیادہ گوشت کوئی پسند نہیں کرتا تو
کہ بلا گوشت کے ہزم ہی نہیں ہوتا
آاں ہمارے یہاں گوشت کوئی پ ن مطلب میں شوہر کو تو میرے پسند ہے اور میرے بچے بھی کھاتے ہیں بٹ ہم نہیں کھاتے
ہ اپنی اپنی پسند ہے کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا ابھی یہاں پہ کچھ سمے بعد شاید یہ جو یاترا شروع ہو رہی ہے
اچھا اچھا ہاں وہ وہ امر ناتھ کی یاترا ہاں ہم بھی گئے تھے نا لاسٹ ایئر تو وہ جگہ جگہ پہ نا وہ امر ناتھ کے لیے بنڈارے وغیرہ مطلب دعوتوں کا اہتمام کیا گیا تھا ہاں بہت زیادہ رہتا ہے وہاں مسلم بھی مل کے کرتے ہیں وہاں ہے نا
بکل یہ بھائی چارے کی بات ہے
ہاں جی وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے بھی یہ چیزیں وہاں کی
جی اب اس کے بعد ہمارا سفر س فر جو ہے ابھھی یہاں گلمرگ اور ٹنگ مرگ میں ہوا جہاں پہ وہ گنڈولا وغیرہ کی سواری کی جاتی ہے پھر وہ آسمانوں میں جاتے ہوئے پھر وہ بائے پہ ہمیں جو ہے برف دکھتی ہے او
اچھا اچھا ابھی ہم ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایسا بھی ہے کچھ وہاں پلیس گھومنے لائک ہم نے نا مین مین دو تین پوائنٹ مطلب دو تین جگہوں پہ گھمایا گیا تھا اب ہم نیکسٹ اگر ہم کرتے ہیں جانے کے وہاں کوئی پلان تو ہم ضرور ٹرائی کریں گے الگ الگ جگہ اور گھمنا
جی جی یہاں ماشاء اللہ یہاں پہ تو بہت سی جگہ ہیں بہت سی جگہ ہیں انسان کو مطلب ایک مہینہ رہنا پڑے گا تب جا کے شاید وہ ان جگہوں کا لطف اٹھا سکے
ہاں جی ہاں جی ایک مہینے کا ٹائم تو ہمیں تو اللہ کی طرف سے ابھی ملا نہیں ہے
ہ ہ ہ ہاں انشاء اللہ
اور اور ویس وہاں کی ف آپ گئے ہیں مطلب آپ بیسکلی وہیں کے ہیں آئی تھنک
اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر کا نام لیا
ہاں ایکچولی مطلب میں یہ پوچھ رہی تھی اور وہاں کیا کیا چیزیں فیمس ہیں لائک کھانے کی
جی جی بائک یہاں پہ
کے برتن بھی بہت فیمس ہے نا م
ہاں لکڑی اور مٹی کے برتن یہ اس پہ کا جو ہے ان کی جو کاریگر ہوتے نا اپنی کلا کو دکھاتے ہیں اس کے کے اوپر وہ جیسے لکڑی کے اوپر پورا وہ چنار چنار کا نقشہ کر دیتے ہیں ایسے مخت مختلف مختلف چیزیں وہ تو لال چوک اور ڈل گیٹ میں وہ چیزیں بکتی ہیں اس کی الگ الگ دکانیں ہوتی ہیں
ہاں جی ایکچولی ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیروں میں زیادہ تر گھر ٹیین کے کیوں بنے ہوتے ہیں میں نے گئی تھی نا میں جب ہاں وہی میرا کہنا تھا
کیونکہ جو برف ہوتی ہے نا برف کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے
اچھا
سلیب پہ کچھ دیر رہے گی نا تو خطرہ ہے کہ سلیب کریک ہو جائے
اچھا اچھا تو اس
وجہ سے اس میں تین سائڈ سائڈ رہتے ہے جب وہ اس پہ گرتی ہے وہ نیچے پھسل کے
چلی جاتی ہے ہاں ہم گئے تھے نا تو ہم نے دیکھا نا وہاں پہ بڑے بڑے مطلب بہت زیادہ بڑے بڑے گھر بھی تھے لائک مطلب ایک مال دو مال تین مالا بٹ ان میں سب میں
تین لگا ہوا اصل یہی وجہ موسم کا جو یہاں موسم کی وجہ سے
اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے
آپ جو بیرون ممالک ہوتے ہیں نا باہر فورین کنٹریز
جی جی جی جی
بھیئی جو برس برفیلے علاقے ہوتے ہیں ان کی چھتوں پر بھی آپ ایسا ہی دیکھیں گے
اچھا اچھا میں ابھی تو فورن کا ہمارا یہاں سے کوئی ٹرپ بنا نہیں انشاء اللہ ضرور جاؤں گی میں ہم جانے کا سوچ رہایں بھی دبئی وغیرہ امرا کے لیے ہم اور میرے شوہر تو انشاء اللہ دیکھ جانے کا بنتا ہے تو ضرور جائیں گے ابھی ہم نے تو صرف ابھی کشمیر اور
ہم جی جی ہمارے ایک بھائی جو ہے یہیں کشمیر سے وہ کام کر رہے ہیں وہ اسپین میں
اوک
جی تو وہاں پہ وہ دیک دکھاتا رہتا ہے کیسے کیسے مطلب سیم کشمیر جیسا ماحول ہے وہاں پہ
تو وہاں کے لو بھی اتنی خوبصورت خوبصورت ہوتے کہ کیا بتا ان کی اسکن اتنی مطلب ماشاء اللہ سے جیسے خب تی سارا اسی میں ہی ہے وہاں
اصل میں یہ موسم کا اثر موسم کا اثر ہے نا کیونکہ جو اکثر آپ دیکھیں گے جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کا وہ
کلر زیادہ فیئر ہاں کلر تھوڑا سا زیادہ پیئر ہوتا ہے وہاں کا چلیے اور اور بتائیں اور کیا کیا وہاں فیمس ہے کوئی جگہ کے ایک پرٹیکولر جگہ کے بارے میں ہمیں بتائیں
جیسے وہاں پہ جو ہے یہاں پہ وڑن ویلی ہے مطلب سین سین اپ سے آگے جا کے اسے کہتے ہیں مڑبن ویلی
مڑبن ویلی میں کیا خاش
مطلب وہاں پر پہ ایسے چھوٹے چھوٹے جھرنے ہیں سبز سبز گاس پہاڑ ہر طرف سے پہاڑی پہاڑ ہے
پانی کتنا میٹھا اور کتنا ٹھنڈا رہتا
جی جی اس مطلب وہاں پہ ایک دم نیچرل سارا وہاں پہ مطلب اتنی دور ہے وہ کہ وہاں سے پھر آگے گاڑیاں نہیں جاتی ہیں پھر لوگ جو ہے گوڑوں پہ سفر کرتے ہیں
ہاں ہاں ہاں وہاں پہ گھوڑے ہی بیسکلی چلتے ہیں کہ اں کچر وغیرہ بھی
جی جی جی
وہ بھی یوز ہوتے ہیں نا مطلب وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں وہاں
بالکل یہ اسی کے لیے استعمال ہوتے ہے جہاں پہ انسان نہ پہنچ پائے کسی گاڑی سے تو ان چیز جانوروں کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں
اچھا اچھا اچھا اوکے اور بتائیں اور کوئی جگہ کے بارے میں
جی جی یہاں پر جو ہے یہ درتوس میدان اسے کیا کہتے ہیں و میدان واپس پھر اوپر جاتے ہیں تو بالکل ایک دم ڈیم جیسا پانی جمع ہوگیا کہ ایک جگہ
اور ہمیں مطلب ایسے کشمیر میں کوئی اسپیس جہاں پہ مطلب بارو ماہ برف ہوتی ہو ایسا کون سا اسپیس
ا اس سے کہتے ہیں یہاں پہ جو ہے سنمرگ میں
سون مارگ
جی سونمرگ میں آگے جاتے ہیں تو بالکل برف ہی برف ملتی ہے
پورے بارہ ماہ برف ہوتی ہے نا
تی
باقی ٹائم جیسے ابھی ہم لوگ نا جون جولائی میں جائیں گے تو اور جگہ مطلب اتنی مطلب گرمیوں میں بھی نارمل ٹیمپریچر مطلب کتنا تاپمان ہوتا ہے وہاں کا
تیس تینتیس تک ہو جائے جب گرمیاں زیادہ ہوں
اس میں بھی اور یہاں تھرٹی تھری میں تو ٹھنڈ آ جاتی
ہ یہاں پہ دیکھ یہاں پہ تو ابھی بالکل دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور موسم اتنا ٹھنڈا ہو رکھا ہے
یہاں بارشوں کا ناموں نشان نہیں ہے پتا ہے نہیں پتا نہیں موسم سارا ری چلی گئی ہے ٹھنڈا یہاں تو بالکل ٹھنڈا کی نہیں ہے اتنی تاپان
ہوں یہ بس اللہ اللہ کا نظام
ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کشمیر تو بہت ہی خوبصورت ہے جی جی
جی ٹھیک ہے بہن جی جی جی اب تھوڑا کام مجھے یاد آ گیا ہے جی جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا جی
اللہ حافظ
الدلہ حافظ